وعلیکم السلام الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آنا آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا
ہاں ہاں وہ تو کب کا اٹ گئے وہ کھیل رہے ہیں
میں اکثر محسوس کرتی ہوں کہ دل بے چین رہتا ہے دماغ میں خیالات گھومتے رہتے ہیں کہ نہ ٹھیک سے پڑھائی پر توجہ رہ پاتی ہے اور نہ ہی گھر کے کاموں میں دل لگتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آخر ذہنی سکون ہوتا کیا ہے اور انسان اسے کیسے حاصل کر سک تا ہے
بالکل صحیح سونچا آپ نے
مگر نا صاف نہیں آ رہی ہے دور آ رہی ہے جیسے کچھ شور جیسا
میں نے کچھ میں نے نا گلت والا لگایا تھا یار فون آ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ذہنی سکون اصل میں دل اور دماغ کا وہ اطمینان ہوتا ہے جہاں ان سان اپنی زندگی کے مسائل کو سمجھ کر انہیں قبول کر کے اور وہاں پہ شور ہے
جی بولیے یہ باہر سے
قبول کر کے اور اپنی حد تک کوشش کرنے کی کے بعد نتیجوں کو الله پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سکون اچانک نہیں ملتا بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے چھوٹی چھوٹی عادت تو صحیح سوچ اور آپنی جذبات کو سمجھنے سے دھیرے دھیرے پیدا ہوتا ہے
لیکن جب ہر طرف ذمہ داریاں امتحان کا دباؤ گھر والوں کی امیدیں اور اپنی ہی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہے تو پھر دماغ خود بخود پریشانی کی طرف چلا جاتا ہے ایسے میں انسان اپنے آپ کو کیسے سنبھالے
یہ بالکل فطری بات ہے کہ زندگی میں دباؤ ہوتا ہے لیکن جانی سکون کے لیے ضروری ہو ہے کہ ہم اپنی سوچ کو ہر وقت سب سے برا سوچنے کی عادت سے نکال کر اس بات پر لگ گائے کے ہر مسئلہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا وقت بدلتا ہے اور اگر ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں صبر کریں اور اپنے آپ پر بیجا تنقید نہ کرے تو دل دھیرے دھیرے ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے
بالکل صحیح کہرہی ہو آپ کیا صرف سوچ بدلنے ہی سکون مل جاتا ہے یا پھر روزمرہ زندگی میں بھی کچھ ایسے کام ہے جو انسان کو کو اندر سے مطمئن کرتے ہیں
سوچ کے ساتھ عمل بھی بہت اہمیت رکھتا ہے جیسے کہ روز تھوڑا سا وقت خود کے لیے نکالنا اپنی سانس پر توجہ دینا ا شکر کی چند الفاظ کہنا کسی سے دل کی بات شیئر کر لینا اور اپنی گموں کو چھوٹی چھوٹی منزلوں میں تقسیم کرنا یا سب چیزیں مل کر دماغ کو بوجھ سے بچتی بچا بچاتی ہے اور ذہنی سکون کو مضبوط کرتی ہیں
بالکل کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں لوگوں کو خوش رکھتے رکھتے خود کو بھول جاتی ہوں اور پھر جب تھک جاتی ہوں تو گیلٹ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں سیلفش ہو رہی ہوں اس اللجھن کا کیا حال ہے
اپنی حدوں کو پہچاننا اور اپنی ضروریت کا خیال رکھنا بالکل بے خود گرضی نہیں بالکل بھی خود گرزی نہیں ہوتا بلکہ جب انسان خود ذہنی طور پر ٹھیک ہوتا ہے تبھی وہ دوسرا دوسروں کے لیے بہتر بن سکتا ہے اس لیے نہ کہنا سیکھنا اپنے آرام کو اہمیت دینا اور ہر بات اس کی ہر بات کی ذمہ داری اپنی سر پر نہ لینا ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے
آپ ہمیشہ صبر و توکل کی بات کرتے ہیں لیکن جب نتیجہ فورن نہ ملے اور محنت کے باوجود چیزیں ال ٹی ہوتی نظر آئے تو دل ٹوٹ جاتا ہے اس وقت سکون کیسے قائم رکھا جائے گا
اس وقت یاد رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا کہ محنت کبھی زایا نہیں جاتی بس اس پ پل کا بس اس پال کب کا
اس کا پھل کب اور جی اپ سہیں کہہ رہی ہے
ابل کس صورت میں مل گیا یہ ہم نہیں جانتے جب انسان اپنی کوشش کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتا ہے اور نتیجہ کو اپنے قسمت پر چھوڑ دیتا ہے تو دل کو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ذہنی سکون اس یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے کیا لوگوں سے دور رہنا اور تنہا رہنا بھی ذہنی سکون کا ذریعہ بن سک تا ہے
ہاں کبھی کبھی تنہائی بھی بہت فائدے مند ہوتی ہے کیونکہ اس سے انسان اپنی آواز سن پاتا ہے لیکن ہمیشہ لوگوں سے کٹ کر رہنا ٹھیک نہیں اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو وقت گزاری جو ہمیں سمجھتے ہو ہمیں ہلکا محسوس کرواتے ہو اور جن کے ساتھ بات کر کے دل پر بوجھ کم ہو جاتا ہو
آپ کی باتیں سن کر مجھے یہ سمجھ جا رہا ہے کہ ذہنی سکون کی کوئی ایک دن میں ملنے والی چیز نہیں بلکہ روز کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور جہاں انسان اپنی سوچ اپنی عادتوں اور اپنے جذبات کا خیال رکھتا ہے
بالکل ا جب آپ اپنی آپ سے نرمی سے پیش آو اپنی کامیابی پر خود کو سنوارو اپنی غلطی سے سیکھو اور ہر روز تھوڑا سا شکر اور امید اپ نیے دل میں رکھو تو دھیرے دھیرے ذہنی سکون آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر مش کل لمحوں میں بھی آپ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط محسوس کرتی ہو
بالکل صحیح کہا آپ نے پتہ نہیں کہاں میں پہنچ گئی مگر ہاں جب انسان پو اپنی پوری غلطیوں کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے اور
دل میں یہ کہ کاش میں نے اس وقت بہتر فیصلہ کیا ہوتا تو یہ خیالات ذہنی سکون کو بالکل ختم کر دیتے ہیں ایسے میں گزرے ہوئے وقت سے جان چھڑانے چھڑانا کیسا کیسے ممکن ہوتا ہے
گزرا ہوا وقت ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے اسے مٹا دینا ممکن نہیں لیکن اسے سمجھ کر قبول کرنے لے کر لینا نہ ممکن ضرور ہوتا ہے جب ہم اپنی غلطی کو سبق سمجھ کر اپنی آج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے افسوس شکر میں بدلنے لگ تے ہیں اور ذہنی سکون اس احساس سے آتا ہے کہ ہم نے سیکھ لیا ہے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا
کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ دماغ کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ سوچنا ہی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے کیا سوچ کم کرنا بھی ذہنی سکون کا طریقہ ہو سکتا ہے
سوچ کو بند کرنا ممکن نہیں ہوتی نہیں ہوتا لیکن سوچ کو صحیح رخ رخ دینا بالکل ممکن ہے جب آپ اپنی توجہ ان چیزوں پر لے لیتی ا لے آتی ہو جو ا آپ کی اختار مہ میں ہے اور ان کی باتوں کو اللہ پر چھوڑ دیتی ہو جو آپ کے بس میں نہیں ہے تو دماغ کا شور دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے اور سکون کا احساس پیدا ہوتا ہے
صحیح کہا آپ نے موبائل اور سوشل میڈیا پر وقت گزارنا بھی کبھی کبھی تھکان اور بے چینی کو اور بڑھا دیتا ہے لیکن پھر بھی عادت چھوٹتی نہیں اس کا کوئی حل ہے
ہاں اب جب انسان ہر وقت دوسروں کی زندگی اپنی آنکھوں سے ا دیکھ کر اپنی زندگی سے مقابلہ کرتا رہتا ہے تو نفس پر بوجھ بڑھتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ موبائل کے لیے وقت مقرر کر لیا جائے خود سے یہ وعدہ کیا جائے کہ دن کا کچھ حصہ بغیر اسکریننگ کے گزر جائے گا اور اس وقت میں کتاب پڑھنا یا واک کرنا یا گھر والوں سے بات کرنا ذہنی سکون کو واپس لاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ جب میں کسی کی مدد کرتی ہوں یا کسی کی کام آتی ہوں تو دل کو عجیب سی خوشی ملتی ہے کے دوسروں کے کام آنا بھی سکون کا ذریعہ ہوتا ہے
ا جب انسان بغیر کسی لالچ کے لیے کہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اس کا دل خود با خود ہلکا ہو جاتا ہے کیونک خوشی صرف لینے میں نہیں بلکہ دینی میں بھی ہوتی ہیں اور یہی احساس ذہنی سکون کو گہرا کر دیتا ہے
اچھا اگر ہم روزانہ ذہنی سکون کے لیے ایک چھوٹا سا قدم لانا چاہیے تو وہ قدم کیا ہو سکتا ہے
سب سے بہتر قدم یہ ہے کہ ہر دن سونے سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ آج آپ نے اپنے لیے کیا اچھا کیا کرچا ہی وہ صرف خاموشی ک چند لمے کہ کیوں نہ ہو جب انسان روز اپنے دل کا حساب کر لیتا ہے تو ذہنی سکون دھیرے دھیرے اس کی عادت بن جاتا ہے اور زندگی بوجھ نہیں بلکہ ایک سفر محسوس ہونے لگا
بالکل صحیح کہہ رہی ہو آپ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں ہا جتنی بھی کوشش کر نہ لوں میری قدر نہیں کرتے اور جب انسان کی محنت کو پہچانا نہ جائے تو دل اندر سے ٹوٹ سا جاتا ہے اس صورت میں ذہنی سکون کیسے بچایا جا سکتا ہے
یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر قدر کرنے والے نظر ہمیشہ باہر سے نہیں ملتے اکثر اصل قدر وہ ہوتی ہیں جو انسان خود اپنے لیے محسوس کرتا ہے جب آپ اپنی محنت کو صرف لوگوں کے جواب سے جڑے بند کر باندھ کر دیتی ہو اور اپنی نیت اور کوشش کوشش کو اپنا معی بنا لیتی ہو تو دل پر لگنے والی تھکت دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہیں اور ذہنی سکون قائم رہنے لگتا ہے
لیکن جب قسمت بار بار امتحان لیتی ہو اور مشکلیں رکنے کا نام نہ لیتی ہو تو لگتا ہے کہ صبر کا دامن چھوٹ رہا ہے اس وقت اپنے آپ کو کیسے سنبھالا جائے
اس وقت یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ مشکلات انسان کو توڑنے سے توڑنے نہیں بلکہ اسے مضبوط بنانے آتی ہیں جب آپ اپنی امتحان کو سزا سمجھنے کی کے بجائے تربیت سمجھ کر قبول کرتی ہو اور اپنی دل کو یہ تسلی دیتی ہو کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے تو صبر کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی آپ کا ساتھ دینا ا ساتھ دینا نہیں چھوڑتا
آپ کی باتیں سن کر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ذہنی سکون کا اصل راز اپنا اپنے آپ سے لڑنا نہیں بلکہ اپنے آپ سے دوستی کرنا ہے جہاں ہم اپنی کمزوری کو بھی قبول کرتے ہیں اور اپنی خوبی کو بھی پہچانتے ہیں
بالکل جب انسان اپنے دل کے ساتھ رحم اور اپنی سوچ کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو پھر ذہنی سکون کسی دور کی منزل نہیں رہتا بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور ان انسان ہر حال میں اپنے آپ کو زیادہ پرسکون مطمئن اور مضبوط محسوس کرتا ہے
بالکل چلیے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا میں اس بات پر ضرور عمل کروں گی اللہ حافظ